وعلیکم السلام ہاں
کیسی ہیں آپ سب خیریت سے
سب بڑھیا خیریت ہے آپ بتائیے اللہ کا شکر ہے
ماشاء اللہ میں بھی ایک ایک دم بڑھیا عید کی بہت بہت مبارک ہے آپ کو
آپ کو بھی عید بہت بہت مبارک ہو
جی اور بتائیں آج آپ نے فون کیسے کر لیا مجھے
بس میں سوچ رہی تھی میں نے کہا آج کل کے بچے انہلدی فوڈ کتنا کھانے لگ گئے ہیں باہر سے تو میں نے کہا چلو آپ سے اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں
میں بھی وہی کہہ رہی ہوں یار بچے اتنا انہلدی کھانا کھانے لگے ہیں مطلب کیا ہی بتاؤں آج کل کے بچوں کو تو دیکھ دیکھ کے ہم پریشان ہونے لگے مطلب آپ وشواس نہیں مانیں گی میں بھی ہاسپٹل گئی تھی تو آپ سپنا میں نے وہاں پہ چوٹےھو چھوٹے بچوں کو ایڈمٹ ہوتے ہوئے دیکھا تھا صرف کیونکہ انہوں نے باہر کا کھانا کھایا تھا بتایا اللہ تعالی کسی کے ساتھ نہ کرے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنی بری بری بیماریاں لگی ہو تھیں میں آپ کو کیا بتاوں میرے کو میں تو بڑا سہم گئی ہوں انہیں دیکھ کر
نہیں وہ تو سارے دیکھو اگر ہاسپٹل ہم جاتے ہیں نا تو ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ویسیے سہم جاتے ہیں کہ مطلب اللہ ایسا کسی کے ساتھ بھی نہ کرے ہم تو یہی دعا کرتے ہیں
جی
گرمی بھی بہت ہو رہی ہے نا گرمی کی وجہ سے بھی مطلب لوگ زیادہ مطلب اگر ہم باہر کا کھانا فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں تو اس سے بیمار بیمار ہو جاتے ہیں
جی اب دیکھے تھی گرمی میں باہر کا کھانا کھانا بالکل بھی سیف نہیں ہے وہ بھی کیسے کیسے طریقے سے بناتے ہیں کون کون سے مسالے یہ استعمال کرتے ہیں ہمیں کیا پتاہ
بالکل مسالے بھی اور ب یہ ہوتا ہے نا کہ اب کوئی چیز ہے کہاں سے لے کے آ رہے ہیں وہ صاف ستھری ہے کہ نہیں ہے کچھ پتا نہیں نے ہم لوگوں کو کس طرح سے بنایا ج جا رہے ہے چیزیں کو کچھ کچھ بھی اس چیز میں ہم پتا نہیں ہے
میں نے تو دیکھا یہ جو باہر جو یہ ٹھیلی پہ چاومین یہ میکرونی ہو گئی یہ بییکتے ہیں اور یہ جو چھولے بھٹورے والے ہوتے ہیں کتنے بھی جتنے فرائی والے کام کے ہیں کتنا گندا تیل یوز کرتے ہیں توبہ توبہ اتنا گندا ایسا لگتا ہے جسے کیچڑ کا پورا تیل اور بچے تب بھی پیسے دے کے خوشی خوشی اس کھانے کو کھا لیتے ہیں
صحیح بات ہے آپ کی بچوں کو مطلب پتا ہی نہیں لگتا کہ مطلب اتنا زیادہ وہ مطلب آئل کیسا یوز کر رہے ہیں یا کچھ بھی ہے
صرف اپنی زبان سے مطلب ہے ان بچوں کو ماں پہ امی گھر پہ کتنا مرضی اچھا کھانا بنا لے پر ان لوگوں نے باہر جا کے ہی کھانا اپنے پیسے وہیں خرچ کرنے اور باہر والوں کو تو دیکھے انیں حرام کی کمائی منہ لگی ہوئی ہے بچے تمہارے پاس آ رہا ہے تو کم سے کم کچھ نہ صحیح تو کچھ تو ہیلدی بناؤ اس میں تیل تو صاف یوز کر کرر توم
نہیں وہ تو دیکھو بچوں کو اپنے مطلب جیسے آپا ان کی سمجھاتی ہے یا کوئی بھی تو ان کو ان کی بات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ آپ کے اچھے کے لیے ہی بول رہے ہیں آپ کو
جی بھائی بالکل میں تو اپنے بچوں کو بہت سے سمجھاتی ہوں ماشاء اللہ میرے بچے ایسے میں نے کبھی بھی اپنے بچوں کو ایسی تعلیم نہیں دی کہ تم باہر سے کھاؤ آج کل آپ دیکھیے جن کی امی ابو ورکنگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں اپنے بچوں سے تم پیسے لے کے تم باہر سے سے جا کے کھا لو اب انہیں کون بتایا باہر کھانا کیسا مل رہا ہے مانا تمہارے آفس میں دفتر میں اچھا کھانا ملتا ہوگا بٹ بچہ ایک اسکول سے کھائے گا تو اسے کینٹین سے کیسا کھانا ملے گا یہ تو ماں باپ کو پتا ہونا چاہیے اور باہر کا بھی دیکھے بالل بالکل بھی اچھا نہیں ہے
نہیں یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے بچے آپ کیا کہنا مانتے ہیں کئی بچے ہوتے ہیں جو اپنے آ بڑوں کی بات نہیں سنتے نا
جی جی جی بالکل صحیح پتہ ہے اپنے بچوں کو بچپن سے یہی تعلیم دینی چاہیے کہ باہر کا کھانا نہ کھائیں تو زیادہ اچھا اچھا ہے اپنی صحت پر دھیان دے کیونکہ صحت ہے تو اس سے آگے سب کچھ ہے
صحی بات نہیں نہیں یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہ دیکھو تعلیم تو سبھی اپنے بچوں کو اچھی ہی دیتے ہیں بٹ یہ ہوتا ہے نا بچے باہر جاتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ سب کے ساتھ گھومتے ہیں نا تو ان کو لگتا ہے کہ نہیں وہ چیزیں اچھی ہیں
جی بالکل صحیح بات ہے وہ چیز انہیں وہی چیزیں اٹریکٹ کرتی ہے اب آپ دیکھیں آج کل وہ بچے وہ چیز پول کو دیکھ کے کیسے اٹریکٹ ہوتے ہیں اور یہی چیز ان کی امی گھر پہ بنا د تو کہتے ہیں امی آپ نے یہ کیا بنا دیا ہمیں تو باہر سے کھانا تھا اب بتائیں ان کے لیے اتنی محنت بھی کریں اتنی گرمی میں اس کے بعد بھی بچے نہیں کھاتے ہیں
صحی بات ہے ہم بھی گھر پہ اپنے بچوں کو بنا کے دیتے ہیں بٹ ان لوگوں کو ان سب چیزوں کو پتا نہیں لگتا نا کہ امی نے اتنی محنت سے سب کچھ بنایا ہے تو ہمیں گھر پر کھانا چاہیے یہ سب چیزیں
اور بلکہ گھر کے کھانے میں تو سوچے کتتے وہ وٹامنس منرل کتنا پوشن ہوگا کہ امی اپنے پیار سے بنا رہی ہیں سب کچھ دھو کے صاف ستھری جگہ پہ صاف ستھھرے تیل پہ بنا رہی ہیں وہ صاف کڑھائی میں اس کے بعد بھی لوگ نہیں دیکھتے ہیں
بالکل صحی بات ہے آپ کی
میں نے تو اپنے بچوں کو یہ عادت ڈال دی کہ اگر تمہیں کوئی باہر سے کھانا اچھا بھی لگ رہا ہے تو تم گھر پہ آؤ تم گھر پہ اسے بنانا سیکھو تم کریٹیوٹی جاگے گی تمہیں اچھا لگےا کہ تمہیں ایکسائٹمنٹ ہوگی پھر تے امی ہمارے ہاتھ کا کھانا کھا کے دیکھو اس لیے میں نے تو انہیں ایسی عادت ڈال دی تو میں باہر سے کچھ پسند آ رہا ہے تم دیکھو کتنی سوشل میڈیا ایپس ہیں ا انہیں اچھے سے استعمال کرو اس سے بنانا سیکھو نئی نئی چیزیں بناؤ اور ہمیں بھی بنا کے کھلاؤ تاکہ ہم بھی خوش ہوں اور تم میں کریٹوٹی بھی بڑے
نہیں اچھی ب یہ تو ماشاء اللہ بہت اچھی بات آپ کے بچے سیکھ رہے ہیں
جی بھائی بس چھٹیاں پڑ گئی ہیں اور اب یہ باہر کے کھانے کی ضد کرتے ہیں تو میں نے کہا نہیں جی گھر پہ خود بناؤ اور ہمیں بھی کھلاؤ
نہیں اچھا بات یہ تو اچھی بات ہے دیکھو بچے گھر پہ کچھ نیا سیکھتے بھی ہیں اور اسی بہانے گھر کا ہیلدی فوڈ بھی کھاتے ہیں
جی بالکل بالکل بالکل گھر کا ہیلدی فوڈ کھائیں گے تو بر باہر کا کھانا تو یہ پھر چھوڑ ہی دیں گے پھر ہیلتھ اپنے آپ ہی ٹھیک ہونے لگے
پھر دھیرے دھیرے بچوں کو بھی سمجھ آ جاتی ن یہ چیز ہمارے لیے اچھا
جی دیکھو کبھی کبھی تو چلتا ہے مہینے میں ایک بار مشکل سے دو بار روز روز تو نہیں چلتا
نہیں وہ تو ہے ہی
جی
یہ تو اچھی بات ہے نا کہ بچے کچھ اچھا س ساتھ میں کچھ سیکھتے بھی ہیں اپنے لیے بنانا بھی سیکھ جاتے ہیں
جی جی جی کل کو تم اگر کہیں اکیلے رہنا پڑے یا کہیں ہاسٹل میں جا کے اکیلے پڑھائی کرنی پڑے تو ایٹ لیسٹ تمیں اتنے سینس ہے کہ تم اپنا کھانا اپنے کپڑے اپنے برتن اپنا جو کٹ کا کام ہے
لی مطلب اپنا سارا کام تم اپنے آپ کر سکتے تو ب
جی جی ج جی بالکل وہھی
نہیں یہ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے آپ نے اتنی اچھی اپنے بچوں کو تعلیم دی اور اس سے پتا بھی لگتا ہے نا کہ بات کرتے ہیں آپس میں کہ کیسے اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے
جی جی جی
نہیں یہ تو بہت اچھا اچھا لگا مجھے سگو آپ سے کہ آپ نے اپنے بچوں کو اتنی اچھی تعلیم د رکھی کہ وہ اپنا کام خود کر لیتے ہیں سارا
اور اتنی گرمی میں آپ دیکھیں کتنی گرمی ہے بچے آج کل اتنا ہیوی کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں میں تو انہیں لنچ میں اگر اسکول کے لنچ میں بھی دینا ہوتا ہے انہیں ایسا کھانا دیتی ہوں ایسے چیلیں بنا کے دیتی ہوں کہ یہ لائٹ بھی ہو اور کھائیں تو ان میں انرجی بھی بنی رہے
یہ تو بہت اچھی بات ہے سوں کی وہ مطلب ایسا ہیلدی ہیلدی فڈ بھی جاتا ہے نا بچوں کے اندر ہیلدی بھی کچھ کھا لیتے ہیں بچے
اپ پتہ ہے وشواس مانیں گی میری ابھی خالہ گھر آئی تھی تو انہوں نے ان کے بچے بھی آئے تھے تھ ان کے بچوں نے بولا کہ کہ ہمیں نا برگر کھانے ہیں باہر سے اب آپ دیکھے نارملی اگر ہم باہر سے کہیں سے بھی کسی جسی برانڈ سے برگر منگائے تو کتنے مہنگے پڑ جاتے ہیں میں نے وہ برگر جیسے کھاتے اس کے اندر کی آلو کی ٹکی ہوتی ہے میں نے آلو نہ بھر کے پنیر کی اسٹفنگ بھری اور ویسے ہی چیز ویز ڈال کے انہیں اچھے سے سینیک کے توے پہ ایک دم اتنا اچھا بنا کے دیا وشواس نہیں ب میری خالہ کو اور ان کے بچوں کو اتنا پسند آیا ماشاء اللہ اتنا پسند آیا اور انہوں نے بولا کہ ہمیں اگلی بار بھی یہی کھانا ہے
نہیں یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کو سب کچھ اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے کھایا سب چیزوں کو ان کو اچھا بھی اور ایک مین بات ہے وہ ہیلدی بھی ہوا سارا کچھ آپ نے سے ویجیٹٹیبلس وغیرہ ڈال دی ہے پنیر ڈال دیا اب باہر ہمیں کیا پتا کہ وہ کیسے آلو ڈال رہے ہیں
پنیر بھی صحیح ہے نہیں آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا
پنیر بالکل نکلی پنیر آتا ہے اس کا کچھ پتا ہی نہیں لگتا
جی اس لیے میں تو سارے کام میں نے تو پہلے ہی سوچ لیا کہ بچوں کی اگر ہیلتھ ٹھیک کرنی ہے رکھنی ہے تو گھر پہ ہی سب کر لو گھر پہ ہی پنیر بنا لو دیکھو ایک اب میڈیکل کوس دینے سے اچھا ہے نا تم اپنے کھانے پہ پیسے خرچ کر لو وہ بھی ہیلدی کھے پہ تو یہ نہیں کہ تم باہر جا کے پیسے خرچ کر رہے ہو
اور نہیں گھر پہ چیز ہم بناتے ہیں اس میں برکت بھی ہوتی ہے ہمارے گھر کی
جی بالکل صحیح بات ہے برکت ہو ہے اور ایک ٹیسٹ بنا رہتا ہے ایک ذائقہ رہتا ہے اس کھانے میں ہم
صحیح بات ہے اور ہمیں پتا ہے ہم نے کیسے ب بنایا ہے ہیلدی بنایا ہے اس کا ذقہ بھی اچھا ہے بچوں کی صحت سے بھی ہم کوئی کھیری باڑ نہیں کر رہے
جی بس میں تو یہی کہوں گی کہ اپنے بچوں کو بھی یہی عادت ڈالیں سب باہر کا نہ کھائیں بچے
نہیں میں بھی کوشش کروں گی اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دینے کی جو آپ نے مجھے بتایا
جی جی جی ضرور آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا جی
چھا لگا
اور آپ کی ریسیپیز اگلی بار ا آپ جو بھی بناؤ نا مجھے بتانا کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا کیا بنانا کیا بنایا انہوں نے
بالکل آپ بھی مجھے بتانا کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا اور کیا بنایا آپ لوگوں نے کچھ نیا کچھ ٹرائی کرا ہوگا تو
جی جی جی بالکل بے شک ماشاء اللہ اللہ حافظ
اللہ حافظ جی